ہاں ہاں وال بھی ہاں وال توڑ
ہیلو
ہاں آ رہی ہے آواز آ رہی ہے مجھے بہت جا رہی ہے آپ
اللام علیکم
رول میں ڈسپلن ہے تو کیا نام سے ایسا کرتے ہیں نا آپ ادھر چل جاتے پھر ادھر جا کے بات کر لیتے آپ
کچھ پورا کاانی پ کر کے جاوا گ
اچھا وہ صحی ہے
پ وہاں دگی اسے لگ جاما پھر ہاں
پھر وہاں بنانا کھانا ایک کام رہ جائے گا
ہاں یہ رہی جائے گا بھییروا ابھی ادھر میں ابھی ادھر سے بھی آ میں نل ول پانی وانی نکال رہا تھا میرے ادھر پانی نہیں آ رہا ادھر جو بھی پھر ادھر بجوں نہیں پھر بج ہونے کے بعد بھی ان کو سکون ہے پھر اس میں اس میں نا الگ طریقے سے بنانے لگ گیا ہم پوئے میں ابھی کیا کرتا ہوں کہ جیسے ان کو بجوتا ہوں پھر بجنے کے بد ان کو سکاتا ہوں پھر نمک بھی اس میں ڈالتا ہوں
اچھا جیسے بگو کے ان کے اوپر ہی ڈال لیتے ہے آپ نے
رکھ جاتتے نا ڈال دیا اس میں ہی وہ ڈال دیا کیا بولتے ہیں کہ کرو لڑا دی پھر اس کوالیا پ تیل چاہی ہے اس میں پھر نمک چی ڈال دی پھر اس میں کر کے ہلکا پا کر کے ایک دم کلے کلیے بن جاتی ہے پھر
ہاں نہیں نہیں بس دکان کے جس سے بن جاتے بڑے
ہاں
دکان ہی سے بن جاتی ہے بڑھیا
ہاں
بسریت
نہیںے اس میں دقت یہ ہے اس میں اس میں نا آوج کا ایسح ہی رہے گا کوئی بات نہیں اپن تو کرتے پھر بھی کوئی نہیں چل رہا ہے
تب بھی چلے گا آپ کے فون میں مطلب جیسے جیسے میں کال کر رہی ہوں تب نہیں اور بھی کال کرتی ہوں تب بھی بیک رہےتیو بسائےدا
ہاں صحی بات ہے
نہیں جیسے اور کسی کا کال آتا ہوگا ان سے بات کرتے ہوں تب بھی کم آواز جاتی ہوگی م نے کہا
جی ج صحی بات ہے
جیسے اب ہمارے چھوٹے میاں کبھی مارکیٹ کے پوئے کھاتے ہیں نا
ہاں
وہ ایک دم کھلے کھلے رہتے تو ان کو کھانے کے بد پت ہے کسے کیا بولیں گے کہ میرے لیے تو ہے نا مارکیٹ جیسے بناؤ گھر پہ
ہوں
بازار کی پئے گ اور جیسے اپن یہی بناتے گھر پور میں انتر
انالی یہ زدہ اس میں چکر چکے تو پڑتا ہے نا
جیران پاؤڈر جو اس میں امپورٹینٹ ہے
وہ اس کے بنا تو وہ اچھے بھی لگ د گے جب تک وہ ڈلے گا نا مسالہ ابھی ہمیں بھی ایک سال آ رکھے ہے میں نے بھی جو اس میں سے ہی ڈاتا ہوں میں
نہیں نہیں بڑے جو ہم نے بھی مگ والے اب تو یہ جب سے نکری کرنے لگا نا ہمارے ہماری
ہاں اس کو کیا نا مطلب جیسے کہ کم تو کا کا مسالا ڈال دو پھر اس کو ڈال دو پھر اس کو اچھے سے ایسے ہی کر کے پھر وہ کرا لو اچھا ہو جاتا ہے پھر بڑے بنتا ہے ایک دم
ٹھیک ہے نا پھر ہم نے بھی منگوا لیا تاکہ میں نے اب ڈیلی مارکیٹ سے تو آپ کو پت ہے مارکیٹ میں نہا پور صبح کے ٹائم میں ملتے ہے دیکھو
ہاں پھر اچھے بھی ملے گ م
وہی تو اب اپنے تو تو کوئی کب بھی جائی جاتا تھا شام کے بج ہار جانا ہوتا ہے کسی کام سے صبح تو بہت کم جات م بسر کا پھر پھر ہماریے بھائی جانا ہے پھر یہ بھی اب کھانا وانا بنائیں گی کریں گی آاں
ا نہیں نہیں یہ تو س بول رہی تھ ک ما یہ ہے یہ
اچھا بڑھیا بھی بارے اب باات کے بنا ان چ بڑیا ہی لکھے آئے تے
تو وہیں سے لانا بھی پڑے گا ابھی چل ج ابھی کبھی س رہئے نہیںٹ
ہ سی
رید کرے بوگی تو کیا
اب جیسے یہ ابھی آک پہنچے تو وہاں سے پانچو والی میں روانہ ہوئے ہوں گے سائید ہاں
ہ
پانچ چھ والی بس میں روانہ ہو ہوں کہ میں نے کہ ماں سے جہاں سے آئی بائی جان انا شام کو آ ہوں گے وہاں سے
ہاں یہ سام کو ہے نا
تبھی تو جیسے وہاں سے تو ایک دو گھنٹے کا سفر ہے یہاں کا
ہاں جزا نہیں دو گھٹے لگتے آرام سے
وہی تو تو تبھی تو یہ آار سے پانچ چ بجے رہا ہو ان جو م
ہوں ہ دو گھنٹے میں پہنچا آرام سے
ب ایک تو بڑے ھنڈائی ٹھڈائی معگی
ہاں ہاں وہی تو نہیں
جو آپ کی بھی جیسے دوں جسے جس روم پہ رہتے ہو آپ وہاں شام صبح آتے ہوں گے نا
ارے وہ تو چوبیس گھنٹے یاد ہے مطلب اس کی کوئی چنتا ہی نہیں ہے
بڑے منا لوگ کیہ بھی گرمی میں تو بہت دقت رہتی ہے پانی بہت کم دیتے ہیں ہاں
ہاں ج نی کوئی دقت وغیرہ ہے اس کا وہ آتے ہی رہتےے وہ اچھابھی ت بول رہا تھا ابھی ابھی نہیں آ رہے تھے وہ اس چکر میں پھر ادھر آ گیا میں بھی اب اس کو بہت ساری وہ کیا ن جو بھیوردن ہو گیا وہ سب سام میں آاب کر رہا ہوں میں
اچھا سی نہیں جو جو جو آپ نے آپ آپ مطلب کچھ پاتر وات میں بھی پانی نہیں رکھتے ہوں گے کیونکہ آپ ایے سوچ لیتے ہوں ان کہ بھی چویس گھٹے نگات تو یہ پھر رہتے ہوں گے
نہیں ویسے میں نے نا وہ مٹکی وٹکی لگا رکھی ہے نا تو بھی اس میں پانی بھر جے اور
بال لو ہلو ہلو ہاں ہیلو کہاں چلے گئے تے ہاں آ شاید آپ روم سے روانہ ہو گئے ہاں
ہاں نہیں نہیں ابھی تو ادھر ہی پانی وانی بننےئے تھے واٹر کور بھی
اچھا اچھا بڑے واٹر کولر کا بول لو بٹل ہوٹل ووٹل لے کے آؤ گے نا بڑے ب
ہاں
صحی کیونکہ واٹر کولر بھی تو ٹنڈی پانی کی بہت
او وہ بھی میرا ہ تمب کہ وہ گ
ٹھنڈے پانی کی بہت ضرورت ہے من کا ابھی
ہاں مزہ آ گیا آواز ایسی آئی کرکٹ کی آئی
ہاں کھانا ملے یا نہ ملے پر ٹھنڈا پانی مل جائے بھی تو
ارے ٹنڈا پانی کا بہت دک رہتا ہے بھائی یہاں پہ بھی مان کے چلو
وہی تو پر کیا نام ہے ابھی ایک سویدھا ہوگی جب گھر پہ واٹر کولر رہتے ہیں
ابھی لائبریری میں ضرور لگ رہا ہے ہمارے لائبریری وغیرہ مب مطلب
ہاں بڑے ہی جو رہنے چاہیے نا ویسے جگہ جگہ زیادہ تر میں نے دیکھا کہیں گھومنے بھی جاتے ہیں نہ اپ پنستان پہ تو ج پر جب واٹر کولیر ملے گی جب
ہاں صحیح بات ہے
پانی کی تو بڑی اسویدھا رہتی ہے
جسے بھائی جارا آپي آپ بوٹلوں میں پانی بھر لیتے ہو پھر جیسے رات ہوتی ہوگی تو پھر رات کو تو بوٹل نل کا پانی بھی گرم ہو جاؤ تو ہوگا نا نہیں جس ابھی تو آ کے پاس ٹھنڈا پانی رات جیسے آپ کی رات جیسے بوٹل میں پانی بھر ابھی بھی ٹھنڈا ہے نا
ہاں ہاں صحی ہے اب آواز سھے آ نہیں رہی سح بات ہے صاحب صحی بات ہے اللہ حافیظ صحی بات ہے اللہ حافظ ا
اللہ اللہ کی رحمت بنی رہے آپ پہ
ہاں ہاں بس بت وہ جانے وہ آگے کام
وہی تو ویسے ہی اللہ سب اچھا کریں گے آپ کے ساتھ پر جیسے میں ایے ب ایسے بول رہ تھی جسے بھی آپ نے بوٹل میں پانی بھرا تو ابھی تو ٹھنڈا رہے گا پھر بعد میںے رات کو تو گرم ہو جاؤتا ہوگا پانی
ہ ک آے سی بات آج میں مانگ آج کوی دکا
کیا وہ اچھا نہیں لگا کیا پانی
ہاں
بھائی جان کو پانی اچھا نہیں لگا کیا
پتا نہیں آج ہماری کو کہیں بھی مطلب پانی وغیرہ آ ہی نہیں رہا کہیں بھی نہیں آ رہا
گجب ایسا ہو گیا کیا
آاں
میں ان کا چوائس گنٹ آتی ہوںی لیے آے میں پانی نہیں ہے بھی
ہاں وہی تو نہیں نہیں آج ہمارے نا مطلب اس میں لائبریری وغیرہ میں ب تک باہر میں بھی نہیں آ رہا تھا پانی میں بھی چکر پڑی ہو کبھی نہیں آ رہا ا شاید نہیں سپلائی بند کر رکھی ہوگی آج سبھی نے وہ اس سے پہلے کے کرو سا آا
پھر تو دقت ہوگی بھائی جان پانی تو ضروری ہے بھی
ہاں ہاں صحیح بات ہے آواز تو آپ کی ایے آ رہی ہے میں تو صحیح صحیح بات بتا رہا ہوں بس
کوئی بات نہیں جسے بی جان نا آپ روم پہ بھی تو کچچی بھر کے رکھتے ہو گے پانی کا مطلب روم میں کچھ پانی کا پات رکھتے ہوں گے نا روم میں
ہاں ہاں رکھتے نا رکھتا ہے رکھتے رکھتے ایسی بات نہیں اس میں منہ لگ نا ٹھنڈا پانی کے لیے م جوٹ سے وغیرہ لا رہے کے م نہیں
پھر تو نہیں دقت مٹکی میں تو ہوگا جو ٹھڈا رہتا ہوگا بڑیاپ کے روم ٹھنڈ ہے اس ح سے آپ چ تو آپ کے روم ٹھنڈا ہے نا
زد ب صحی بات بھائی صحی
میں نے کہا آپ کے روم میں ٹھنڈائی رہتی ہے نا
ہاں جو
تو مٹکی کا پانی بڑے رہتا ہو ٹھنڈا آپ کی تو
سندر ہے تھانی ایک دم ٹھنڈا مٹکی کاا ت میرے آیا تو تو وہاںتے بھی چلاؤ مند ش کا مند ور بندو دون چ تھ ہاں بند رہےلہ ا گرست ہاں دیکھتے پھر
دیکھ لو چیک ک لو مل جائے تو بڑھیا ہے اس میں کیا ہے
اور ک ماہضی کیا
ج ابھی جیسے ہے ابھی جیسے میں
ہ سی بات ہے
ابھی یہ کولا اپنی ہونے والی ہے
ہاں
جؤ میں دیکھا ہاں یہ ہو گئی ہو گئی یہ پھر ہے نا اپن کرتے ہیں نا رکھتے کھ عویز ہے نا ہو گئی کمپلیٹ کملیٹ ہوگی خدافظ خداف
کروں یا پھر تھوڑی دیر بد کیسے
ابھی تھوڑی د آگ کر دوں گ
ہاں پھر پھر پھر آپ روم پہ جا کے میسج ڈالتے
ہاں ہاں ہم مس رہا ڈا ہےا
ہے نا ٹھیک ہے خدا حافظ
سو ب ف تو سال پانی کی کاری